جان
سب کھ رہیے بھائی
جی بھ جانب خ رہیے ت اپنا بتائیے امی بو جن کا سواستھ کیسا ہے
سب ٹھیک ہے سب کھیریے تھے بھائی جان
جی اور بتائیے نا کھانا وانا کھا لیے بھائی
ہاں بھائی جان کھانا وانا کھا لی
کیا کیا کھائے ہیں
ہم تو دال چاول سبزی سبزی کھائے ہیں دال چاول سبزی ترو کافی چیز کھائے ہیں بھائی یہاں سلاد بھی کھائے ہیں بھائی
چلیے بھ جان تو کافی چیز
آپ تو آپ آپ کھانا کھائیں
جی بھ جان ہم بھی کھا لیے دال چاول لوکی کا سبزی تھا پھر سلاد تھا یہی سب کھائے بھ جن اور ویسے آپ بنائے کہ امی جن بنائیے بھ جن
بھائی جان خود سے بناائے تھے بھائی جان کافی لذیذ بنی تھے بھائی جان آب بھی آئیے کبھی کھلاتے ہیں اپنے ہاتھ کا
جی بھائین ضرور آئیں گے اور بتائیے کیا کیا بنا لیتے ہیں اپنے مطلب ہاتھ سے
اپنے ہاتھ سے تو پنیر بریانی چکن بریانی دال چاول سبزی میگی پاستا سب چیز بنا لیتے ہیں بھائی جان
واہ بھائی جان آب تو آپ کو تو کافی چیز آتا ہے بنانے ہم کو بھی سکھائیے ہم بھی بھن کھانا میں بنا لیتے ہیں دال چاول روٹی چکن بریانی مٹن بریانی مچھلی اور انڈا بس یہی آتا ہے فاسٹ فوڈ میں نہیں آتا ہے تو سکھا دیجیے گا آپ
ہاں بھائی جان کیوں نہیں سکھا دیں گے کبھی آئیے کھلاتے بھی ہیں اپنے ہاتھ کا
جی اور بتائیے نا بھائی جان مطلب موسم ادھر کیسا ہے بھائی جان آج
ادھر کا موسم کافی اچھا ہے بھائی جان دھوپ بھی نہیں ہے اتنا کافی اچھا موسم ہے بھائیان
ادھر تو بھائی جان بہت تیز دھوپ ہوگی ہے بھائی جان گرمی بھی لگ رہی ہے
ہاں بھائی انب بات تو ہے
جی اور بتائیے نا بھ جن آم لیچی کا سیزن ہے تو باغوانی میں آم لیچی لگائائےیں کہ نہیں بھجن
لگائےیں بھائی جان کافی چیز لگائے بھائی جان
کس کس چیز کا پیڑ پودے لگائے ہیں بھائی ج
کیلا ہے پپیتا ہے آم ہے لچی ہے اور سبزی میں لگائے ہیں گھیورا لوکا بھڑی سہجان کا بھی پیڑ لگائے بھائی
چلیے بھائی جان آپ تو کافی پیڑ پودے لگائے ہیں پیڑ پودے سے آپ کو کافی لگاؤ ہے نا بھائی ج
ہاں بھائی جان کافی لگاؤ ہے کافی فائدے مند ہے بھائی جان آپ سے آپ کو پیڑ پودے نہیں پسند چے
بہت پسند ہے بھائی جان پیڑ پودے ہم لگائے بھی ہیں ہم بھی لگائے ہیں دو آم کا پودا دو ک ٹال کا پودا ہے دو پک پیتے کا ہے ایک نیمبو کا ہے ایک انجیر کا ہے تین امرد کا ہے یہی سب لگایا پھول میں بھی لگایا ہے یہ گینندا کا پھول اڑیول کا پھول چمپا اور چمیلی کا پھول بھی ہے یہی سب لگایا ہے یہ اور آپ کیا کیا مطلب فھول میں کیا کیا لگا ہے
ہم تو پھول میں سوچ رہے ابھی لگائے نہیں سوچ رہے ہیں کہ لگائیں گے جائیں گے بھائی لگ جن کے ساتھ تو نرسری سے خرید کے لائیں گے تو لگائیں گے
جی نرسری میں مت مطلب سستا دیتا ہے جو گھما کے بیچتا ہے اسے سستا دیتا ہے نا بھائی ج
ہاں بھائی جان سسہ تو مل جاتا اتنا بھی سسہ نہیں ملتا ہے بھائی جان
جی اتنا بھی سستا نہیں پیڑ پودے تو سستا نہیں ملنا چاہیے پھول اتنا اچھا اچھا رہتا ہے نرسری میں تو مہنگا دے گا ہی بھائی جان
ہاں بھائی جان پھول تو مہنگا ہوتا ہی ہے بھائی جان پھول کا کھیتی بھی ہوتا ہے بھائی جان جیسے ہوتا ہے
میرے یہاں بھی تو ہے ادھر پول کے طرف ہے گئے تھی وہ گیندا کا پھول کا کھیتی سہی
ہاں بھائی انیہ یہ بات تو ہے
آپ دیکھے ہیں
ہاں بھائی ہم دیکھے ہیں برتوریا بی مے
بولا نہیں تھا
نہیں بھائی جان تور ک چور آئے تھے
او چورئے تھے کوئی دیکھا نہیں نا
نہیں دیکھتا تو بولتا نہیں بھائی ج
جی بھائی جان ویسے وہ پھول کا کھیتی کر کے کیا کرتا ہے بھ جان اس کا پھول کا کیا کرتا ہے
جیسے کوئی مطلب شادی بیاہ ہوتا ہے نا شب کاموں میں اس کا پریوگ کیا جاتا ہے بھائی جان
جی نگاہ ہوگا میں پرریو اس کا مطلب
اور یہ کہ کسی کو دلہن ولہن کو سجانے وجانے میں کافی ہ کافی اچھی لگتی ہے اس لیے لگایا جاتا ہے
جی بھائی جان ویسے بھائی جان آپ مطلب پھول میں کون کون سا پھول آپ کو اچھا لگتا ہے
ہاں بھائی جان پھول تو جو پھول ہوتا ہے گلاب کا پھول کافی اچھا ہے بھائی جان کمل بھی کافی اچھا لگتا ہے بھائی جان
ہاں ویسے بھائی جان آپ کبھی گلاب کا ر افضہ پیے
گلاب جل بھائی جان
نہیں بھائی جان اس کا رواوضہ جو ہوتا ہے شربت میں ڈال کر میٹھا لگتا ہے پینے میں اس کو ڈالنے سے شربت کا کلر مطلب گلاب جیسا کلر ہو جاتا ہے اس کا ریڈ ہو جاتا ہے لال کلر کا ہو جاتا ہے
نہیں بھائی جان
گلاب جیسا ہی سواد رہتا ہے بھ جان اس کا بہت مطلب لذیذ لگتا ہے پینے میں اور گرمی سے بھی کافی راحت دیتی ہے کبھی لائیں گے بھائی جان آپ کو پ لائیں گے اور بتائیے نا بھائی جان ادھر تو آم لیچی کا موسم ہے تو آم لیچی کھائےیں کہ نہیں
ہاں بھائی جان آم لیچی تو کافی پڑا ہے بھائی جان آپ نہیں کھیں بھائی جان
آم تو ابھی کافی کم کھائے ہیں لیکن لیچی کھائے ہیں لیکن لیچی کھائے کھا رہے تھے اور ایک ایک دن بھائی جان چھوٹے بھائی جان لا دیے لیچی چھوٹا چھوٹا تھا اور پک گیا تھا زیادہ اسی میں کیڑا دیکھ لیے پھینک دیے اس کو اب من نہیں کرتا ال جی کانے ویسے آم آم میں آپ کون سا آم پسند ہے بھائی م
ہمیں تو آم میں زیادہ آم مالدہ آم کافی پسند ہے ب
جی بھجن مالدو بھائیجن مت پوچھیے مالدیو کا سواد ہی الگ رہتا ہے نا بھجن
مالدیو میں ہے نا کہ پتلا پتلا تھی یہ چلکویا ہوتا
جی اوپر والا اوپر والا پت کافی پتلا رہتا ہے نا بھائی
کافی پتلا ہوتا ہے اور کھانے میں بھی کافی ٹھیک لگتا ہے کیا بھائی جن
اور اس میں کافی مطلب وہ ہوتا ہے گدا ہوتا ہے کافی
کافی گدا ہوتا ہے کافی رس ہوتا ہے کافی میٹھا لگتا ہے
جی بھائی جان میں اس کا سواد گوچا تھا لیکن اللہ نے اس کو ایسا مطلب رچنا کیا کہ ایک بار بھائی جان سمجھے اتنا بڑا مالدو آم تھا بابا جان لائے تھے بازار سے ایک کھا لیے نا اسی میں دن بھر نہیں کھائے ہم کچھ پیٹ پورا بھر گیا بھائی جان آنند آ ج گیاھ
سب سے بڑا آم تو یہ دالما ہوتی ہے بھائی جان
جی لیکن مالدی میں کوئی کوئی بڑا ہو جاتا ہے
ہاں بھائی جان کسی میں بھوگ بھی ہوتا ہے کافی یہی اچھا لگتا ہے
تو بھائی جان بڑا بڑا آم ہوتا ہے
وہ تو وہ بھی وہ بھی کافی اچھا لگتا ہے
جی وہ بھی اچھا لگتا ہے گول گول ہوتا ہے کسیم بھوگ اور بڑا بڑا نا بھائی
ہاں کسیم بوگ ہے کہ ہمب آٹھی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس چیز کا آٹھی ہے گاؤں میں ایسے دیکھتے ہیں
جی بھائی جان
آپ سمجھتے ہیں اسے
آٹھ جی بھائی ہم سمج لیتے ہیں ہم روپے ہیں ایک تو وہ وہ بمئی کا آٹھی ہے اس کا مطلب پتا توڑ کر
ڈال ہی تھوڑا جاتا ہے
جی جی اور مطلب ناک میں لگا کر لوگ سنگتے ہیں ہم بھی وہی دیکھے تو بھائی جان پتا چل جاتا ہے کہ شام کا آنکھیں لگا ہے
ہاں بھائی صحیح ہوتا ہے
جی اور کوئی کوئی تو بھائی جان اتنا انوبو ہوتا ہے کوئی کوئی کوئی کو پتاہ دیکھ کر بتا دے گا کون سا ہمم
ہاں بھائی جان
جی مطلب بزرگ جو بزرگ لوگ رہتے ہیں ان کو یہ انوبو ہم لوگوں کو کہاں سے ہے گا وہ لوگ کافی مطلب پیڑ پودے لگائے ہوتے ہیں نا بھائی جان اسی لیے ان کو پتا چل جاتا ہے دیکھتے ہی پ
ہاں بھائی جور تو ہے ہم لوگ بھی پہچان لیتے کوئی کوئی آم جیسے زیادہ آم تو کپ
جردہام تو پتاہ چل ہی جاتا اس پہ پیڑ دیکھ کے ہی پتا چل جاتا ہے کہ جرد دم
آم دیک کر ہی پتا چل جائے گا کیا ج
آم دے کر تو بتائیے دیجے گ
نہیں پاتا بھی پیر دیکھ کر اتنا پا نہیں چلتا ہے زیادہ کا ج کیا کرے
جو دلما آم کا پتا ہوتا ہے نا بھائی ج وہ بڑا بڑا ہوتا ہے چوڑا چوڑا
ہاں بھائی
وسے رہتا ہے وہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ دللمال
چلیے ٹھیک ہے کچھ کام آ گیا ہے بھائی یہان
چلیے بھائی جان اللہ ح
اللہ حافظسا اللہ